ہو وعلیکم سلام کیا کر رہی بھائی
کچھ نہیں باوا لیٹی ہو آپ کیا کر رہے ہو
تھ کام کر جائے گا کچھ نہیں ہم بھی بیٹھے ہیں کچھ کام ہے نہیں تو ایسے ہی بیٹھے بس پھر سوچے لا آپ سے تھوڑی بات کر لیں
برابر صحیح سوچے نا
ہوں کچھ نہیں کام ہے تو یہی کر لے بات ہی کر لے ہال چال ہی لے لے
ہاں صحیح ہے مع
اور کیا کر رہے ہیں جین آپ کا
اوئے میرا بیٹ اب بیٹھا ہے وہ
کیا کھیل رہا ہے کیا
ہاں کھیل رہا ہے بچہ میرا
اچھا کیا ہوا وہ چوری ہوا تھا آپ کے یہاں ہمارے بچے ایک بچہ تو ابھی شرارت کرتے بیٹھا ہے باقی کے دو ٹیوشن گئے ہوئے ہیں
کیا بولو
دو بچے ٹیوشن گئے ہیں ایک بچہ ہے ابھی سات بجے جائے گا ٹیوشن کو
کیا بول رہے ہو ہیلو
ہلو
ہاں بولیے نا
میں بولی دو بچے ٹیوشن گئے ہیں
ہاں اب دو بچے ٹیوشن گئے ابھی ایک ہے چھوٹا والا
ہاں ایک میرا بھی چھوٹا ہے وہ سات بجے جائے گا ابھی
اچھا اور آپ کے دو بچے اور
دو گئے بولی نا دو ٹیوشن گئے ایک ہے ابھی سات بجے جائے گا ٹیوشن
اچھا اچھا ہاں
اور کیا ہوا آپ کے یہاں وہ چوری ہوا تھا تو کیا ہوا
ہاں تو وہی نا پھر وہ چوری ہوا پھر وہ میرے بعد والے لوگ نے اس کو چوکی لے کے گئے چوکی لے کے گیے تو وہاں پہ جا کے اس نے کوبلا کہ ہاں میں چور ہوں ہاں میں ہی چوری کیا پھر دو پولیس والے اس کو گاڑی میں بھی اٹھا کے بائک میں لے کے آئے بائک میں لے کے آ کہ پھر جمع کرے ابھی موٹر جمع اب موٹر لے لیے ہم لوگ
مل گیا موٹر
ہاں ہاں موٹر ملی ہاں
اچھا کہاں پہ ملی وہ موٹر
وہ موٹر ایک اندر ہمارہے ادھر پانی چھڑتے وہ ان کے گھر کے نیچے ملی بولتے
اچھا وہاں چھپا کے رکھا تھا
ہاں وہاں پہ یہ یہ لڑکے نے چھپا کے رکھا تھا چور نے
بتاؤ چوری کے لیے آج لوگ نشے کے لیے چوری کیا کیا چوری کر دیتے
کیا کیا چوری کر اور وہ بھی ایک اور جو اس کے ساتھ ایک خاص دوست ہوتا ہے جو پانی چھوڑ نا ان کا سالا ہے بولتے وہ بھی چور تھا دونوں مل کے چوری کی ہاں دونوں نکلے چور نا اور ڈر سے نام نہیں لے رہا پر وہ بھی چور ہے
ہاں جب ساتھ میں رہتے تو آپس میں میل باٹ کے کرتے
ابھی دن بھر تم اپ اور میں ساتھ میں رہیں گے تو اپن بھی کچھ کریں گے اور کچھ کریں گے تو اپن دونوں کا بھی آدھا ہی رہیں گا نا پھر ایسا بات ہے ہاں تو پر وہ ڈر سے ابھی میں تم کو بول رہی ہوں کہ تم ہی چوری کئے یہی بولنا تم میرا نام لانا ہی نہیں سمجھ رہے ہو تم کو میں دو چار روپئے زیادہ دے دوں گی پر آپ ایسا بات چل رہا ہے بابا کیا چور ہے بابا چھی
تو ابھی آیا وہ لڑکا چھوٹ کے آیا
کیا پتا وہ مجھے نہیں مانا شاید میں پوچھی نہیں میری بازو والی کو
اچھا اچھا
ہاں
چھوٹ جائے گا کیا ہے پیسے آج کل پولیس بھی پیسے کھاتی ہے پولس کو بھی پیسوں سے مطلب ہے سامان مل گیا تو اس کو بھی بولیں گے
ان لوگ کا کچھ نہیں کرتے تو یہ کیا ہے ہاں
ارے تو سامان دے دیا نا اس نے تو ابھی تو سامان دے دیا تو ابھی پولیس بھی کچھ نہیں کرے گی دو چار ہزار کھائے گی اس سے بھی
ہاں
ان لوگ سے بھی کھائے گی دو چار ہزار اور جاؤ بولے گی گھر ختم اور وہ تو چور آج نہیں تو کل پھر واپس نشا کرنے کے لیے پھر چوری کرے گا وہ تھوڑی اپنی عادت چھوڑنے والے یہ سب چور اپنی عادت نہیں چھوڑتے ان لوگ
ہوں اور آپ کھانا کیا بنائےیں
دال چاول گوار کی بھاجی
دال چاول اچھا گوار کیسے بناتے ہیں آپ
اس میں تھوڑا قیما لا کے پاؤ کلو ڈال کے قیما ڈال کے ہری چٹنی ڈال کے بس سادہ ہی
ہاں اچھا آپ کا طریقہ الگ ہے آپ الگ بناتے ہو جیسے
ایسا بنایا بچے وہی کھائے ابھی رات میں بھی وہی ہاں میں رس تھوڑا سا ہرا مطلب لسن مرچی پیس کے
ابھی میں نے باہر کپڑے ڈالی ن سوکھنے کے لیے بارش آ گئی
ہاں بارش آنے والی ہے لگتا
دیکھو آ گئی وہی نہ آ گئی ہم لوگ کے ادھر تو اٹھا لیٹی کپڑے پھر اور بولو نا
پوچ نہیں آتی ہوں بات ڈالو ڈالو نکالو یہی چلتا ہے بس
ہاں بارش میں یہی کرنا ہے وہی نا
وہی ڈالو کپڑے ڈالو کھیچو کپڑے ڈالو کھیچو
کھیچو ہاں صحیح بات بولا اور بولو
ہوں ہمارا تو چلو ٹیرس ہے تو اس پہ کپڑے سوکھ جاتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں باہر ڈالنے کا ہاں تو باہر ڈالنے کا ٹینش سنی نہیں ہاں اوپر ڈال دیتے تو سوکھ ہی جاتے وہ تو رات
صحیح ہے ہاں
تو کپڑے کا کوئی ٹینشن نہیں ہاں کپڑے اپڑے کا کوئی ٹینشن نہیں
ہاں پیرس د تو چلو اچھا آ رہا آپ
ہوں آرام ہے کپڑے کے لیے
ہوں
بہت کھانسی آ رہی جین کو
ہاں بچے کو نا میرے ہمم
سردی بھی ہوا ہے لگتا اس کو
بہت سردی بھی ہوا ناک تو ہمیشہ اس کی بہتتی ہے ابھی کیا بولوں سب کرری دوا بھی
فریج کا پانی پیتے کیا
نہیں بابا میرے گھر میں فریج ہی نہیں ہے
اچھا
فریج رہے کہ بھی میرے گھر میں کوئی
ہم لوگ تو بارش میں پیتے ہی نہیں نہ ہم بوٹل رکھ تے ہے نہ پیتے ہے ٹھنڈا پانی
ہاں نہ ہم لوگ بھی بابا فریج ہے
کے سادہ ہی پانی بارش اور ٹھنڈی میں سادہ ہی پانی پیتے ہیں
صحیح بات ہے بابا کون پیے گا ہو میرے گھر میں آپ آتے ہاں میرے گھر میں صرف نام کے لیے فریج ہے کوئی اس میں کچھ چیز نہیں رکھتی ہوں میں کوئی چیز کیونکہ بھائی مجھے پتا ہے نا اس میں رکھیں گے تو نقصان ہی ہے
اور رکھیں گے تو بچے چپ بھی نہیں بیٹھیں گے نا بچے تو لے کے پیئیں گے ہی اس کے لیے نہیں رکھنا وہی بیٹر ہے
ایسا نہیں پیتے اپن جرا کہیں باہر گئے بازار گئے تو ان لوگ کا چالو ہو جاتا
وہی وہی اس کے لیے ہم بھی نہیں رکھتے بوٹل بھر کے باہر ہی رکھ دے دیتے یہی پانی پیو
ہاں
اور پانی آیا کہ نہیں آپ کے ادھر آج
ہاں آیا نا آج میں چار دن کے بعد تو میں بھی بھری بابا پھر میری ممی بھی رہتے اوپر میرے گھر کے اوپر پھر میری ممی کا تو ا چھ ہی دن ہو گیا ان کا تو میں پرسوں بھی لگاتا تو نہیں بھری تھی ملی جان دن بمبئی جاتے بابا اور ابھی کیا اس دن اور پانی والے بھائی نے پانی کھول لیے تھے ان کے وہاں سے بتاؤ وہ تو ہونے بھی نہیں دیتے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ آپ کا ہوا کہ نہیں ہر ایک کو اب پوچھنا تو چاہیے آپ کو کہ آپ کا ہوا کہ نہیں بولو پھر ان پانی کھول لیے تو پھر میں ابھی بھاگم دوڑی میں کی نہیں میں بولی جان دو بابا جس کو بھرنے کا ہے نا یہ میرے اوپر والی ایک عورت ہے ہندو پھر میں بولی جا بابا تممی بھان لو جاکے
کے
ہوں
پانی کا تھوڑا تکلیف بھی چالو ہے ہمارا بھی وہی حال ہے پانچ پانچ چھ چھ دن ہو جاتے ہیں پانی اوپر چڑھتا ہی نہیں ہے ہم لوگ اوپر رہتے ہیں تو پانی جلدی اوپر چڑھتا نہیں ہے
ارے اللہ اوپر رہتے ہو آپ اوپر کا گھر ہے آپ کا
اوپر کا گھر ہے ہاں
اچھا اچھا تو پانی سلو ہے یا ف کیوں نہیں چڑھتا
سلو رہے گا تو پانی اوپر نہیں چڑھتا ہے فاسٹ رہے گا تو اوپر چڑھتا ہے تو ابھی آج ہم نے بھی پانچ دن کے بعد بھاگم دوڑی کر کے فسٹ پانی لگا کے بھر کے لیے
چلو اچھا کیے بہن ہاں اچھا کیے ہیں
تو وہ مل جاتا ہے لیکن پانی کا بہت ٹینشن ہے کہ یہاں دوڑو وہاں دوڑو وہی چلتے رہتا ہے دوڑو تو ہی پانی ملتا ہے ن تو نہیں ملے گا وہ بھی پانی نہیں ملے گا کوئی دے گا نہیں
واہ واہ یہ صحیح بات بولی بہ د ہاں مطب
ذمہ داری نہیں ہے نا اپنی نہیں اترو بھاگو ہمیں باندھنا ہے ہم کو ہی کرنا ہے ایسا حال ہے
باپرے ہاں وہی نہ دیکھو
ابھی کوئی آدمی رہ تو جا کے باندھے پر یہاں آدمی کسی کے گھر میں رہتا ہی نہیں ہے اب وہ عورتوں کوئی دوڑنا پڑتا ہے عورتوں کوئی جانا پڑتا ہے باندھنا پڑتا ہے
ہاں کوئی کرم کے نہیں ہے بازو والے آپ
کیونکہ عورتیں رہتی ہے عورتوں کو ہی پانی کی ضرورت ہے آدمی کو کیا ہے آدمی لوگ تو چلے جاتے رات میں آتے ان کو پانی چاہیے رات میں آئے تو عورتیں بچارے دوڑ کے بھاگ کے بھرنا ہی ہے کہ آدمی کو بھی چاہیے پانی رات میں آئے گا تو
صحیح بات ہاں
پھرسے بیمار پڑ کے پانی بھرنا پڑتا ہے پانی کا تھوڑا یہاں ٹینشن زیادہ ہے
ہو جائے گا وہ
ہوں وقت کے ساتھ سب ہو جاتا ہ
ہوں بارش تو ہو نہیں رہی ہے ہوئی نہیں رہی ہے دیکھو ابھی
ہاں ابھی تو تھوڑی چالو ہے چالو ہوا ہے بارش
اور بازار کون لاتے آپ کے ادھر آپ ہی جاتے ہو
ہاں کبھی گئے تو لے کے آتے ہفتے پندرہ دن کا
اچھا اچھا
ہوں ایک ساتھ شیواجی نگر گئے تو وہیں سے لے کے آ جاتا ہے
میرے وہاں تو مرچی بالکل نہیں ہے کوئی ملے تو مجھے مرچی منگانا ہے پاؤ کلو آدھا کلو مرچی میرے گھر میں کچھ بی کیا بول رہے ہو
آپ کے کوئی ہے نہیں جو جائے لے کے آ کے دے ایسا
ہاں وہی نہ وہ کوئی نہیں ہے میری ممی ہے وہ تو اپنا جاب پہ جاتے ہوں گھر کام میں بمبئی جاتے ہوں
ہاں ہاں
تو کون رہے گا پھر بچے دیکھو میں کھانا بناؤ کام کروں پھر دو بچے لگ کو اسکول چھوڑو
وہی نا عورت لوگ کو کتنا ٹینشن ہے عورت کو گھر بھی دیکھنا ہے باہر بھی دیکھنا ہے سب کچھ دیکھنا عورت کو
کتنا میں بھی کتنا جو اتنا ہوتا ہے میں اتنا کرتی ہوں اب اور کتنا میں میں بھی کروں
کیا بولنے کابھی کیا کرنے چاہیے
ہاں وہی نا
عورت زات ایسا ہے کہ عورت زات کو ہر چیز دیکھنی ہے گھر بھی دیکھنا ہے بچے بھی دیکھنا ہے آدمی بھی دیکھنا ہے باہر بھی دیکھنا ہے
صحیح بات ہاں
عورت کو ہر چیز دیکھ کے چلنا
اچھا ہاں ہر چیز دیکھنا اور تو بات صحیح
نکل جاتے ہیں رات میں آتے عورت کو دن بھر کا ٹینشن ہے ٹھیک ہے ذرا مجھے بھی ایک کال آ رہا ہے ذرا
ٹھیک ہے
ہاں اوکے